وعلیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں
الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا پتہ ہے آپ کو میں آپ کو اس لیے بول رہی ہوں آج بار بار کال کرو کیونکہ اگر کل محمد اذہان آ گیا نا پھر وہ کام نہیں کرنے دیتا ہے
پھر بھی نکالنا ٹائم وہ بیٹھے گ نا چپ چاپ کھیلنے ویلنے ہوں اور اس کو وہاں جانا ہے نا اقرا کے پاس پارڑ نہیں اس کو بڑا سا اسائنمنٹ آیا ہے سمر وکیشن کا
ہاں میں
اسی ٹائم پہ کیا کرنا اب گرمی سے حالت ہی خراب ہو رہی
اور کیا اس کو جانا ہے گیارہ بجے وہاں ارے ایک وار سے بات کی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہی آ جاؤ پہلے ہی
ہاں میں ان شاء اللہ اگر جی جان نے سنڈے کے دن بولا تو سنڈے کے دن ہی آؤں گی میں وہ آئے گا نا دن کو ہی اچھی بات ہے پھر ہم رات کو مزے کریں گے مجھے نہیں اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ رات کو جانا
ہاں وہ مجھے پتا میں نے بولا تھا آپ ہی کل آ جاؤ شوبو کے ساتھ جتنے دن سبو بیٹے گی انے دن
یہاں ایک دن کی کا ٹائم نہیں ہے اب میں ان شاء اللہ آؤں گی ہم پھر جو ہے نا نا جو بھی من س جی کو اور مجھے ہم نے بنایا نا پلان
چلو ٹھیک ہے اچھا کیا اللہ سب کو خوش تو آ جائیے اپنے ٹاپک کی اور آواز آواز کٹ رہی ہے ہلو ہیلو آپ ادھر ادھر جائیے تھوڑا لوکیشن چینج
ایک ایک سیکنڈ
آج پت ہے آج جب اسکول میں تو
آب آرہی آواز
ہاں ہاں اب آ رہی ہے بولیے
ہلو
ہاں جی بولیے اب آ رہی ہے ہاں بولیے بولیے
ا جب میں واپس آ رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگ سڑک اس طرح چل رہے تھے جیسے انہیں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو کوئی موبائل میں گم تھا کوئی اچانک سڑک پار کر رہا تھا تو میں سوچنے لگی اگر آخر سڑک پر چلنے کے بھی کچھ آد آاب ہوتے ہیں یا نہیں
بالکل ہوتے ہیں سڑک پر چلنی کیا یادب در اصل ہماری تربیت چور اور ذمہ داری کا عکس ہوتے ہیں کیونکہ سڑک ایک ایسی جگہ ہے جہاں ذرا سی لاپرواہی نہ صرف ہمیں
بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے وہاں چلتے وقت ای ہاں
ہلو
ہاں جی بولیے میں نے بولا
آپ کو پتاہ ہے اس کو کیا ہوتا ہے آپ بولتی ہو نا پھر آدے کی آواز آتی نہیں ھر مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کہاں پہنچی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ فٹ پااس ہونے کے باوجود سڑک پہ بھی بیچ میں چلتے ہیں اور گاڑیوں کو زبردستی روکنے پر مجبور کر دیتے ہیں کیا یہ صحیح رویہ ہے
یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے فٹ پاتھ ایسی اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ پیدل چلنے والے محفوظ رہے اور جب ہم فٹ پاتھ چھوڑ کر سڑک پر چلتے ہیں تو نہ صرف اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ ڈرائیورس کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں
اور سڑک پار کرتے وقت بھی لوگ بہت جلدی میں ہو ہیں نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں بس چل پڑتے ہیں مجھے تو یہ بہت خطرناک لگتا ہے
آپ کی بات بالکل صحیح ہے سڑک پر کرتے وقت ہمیشہ پہل داںیں پھر بائیں اور دوبارہ دائیں دیکھنا چاہیے اور جہاں زیبرا کراسنگ ہو وہی سے سڑک پار کرنی چاہیے کیونکہ یہ آج ہمیں حادثت سے بچا سکتے ہیں اور ایک ذمہ دار شہری بھی بناتی ہے
بحض لوگ سڑک پر ہنستے کھیلتے اور زور زور سے باتیں کرتے یا کسی کو دھکا دیتے ہیں کیا یہ بھی بدتمیزی نہیں ہے
جی ہاں سڑک پر چلتے وقت شائستگی اور وقار برقرار رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بے احتیاطی سے کسی کو د دھوکا لگ سکتا ہے کوئی کوئی گر سکتا ہے یا کسی کی توج بٹھ سکتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ آہستگی اور سجیدگی سے چلنا چاہیے
میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیڈ فون لگا کر اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہارن یا کسی کی آواز انا ہی نہیں دیتی ہے یہ تو یہ تو اور بھی خطرناک ہے
ج بالکل سڑک پر چلتے وقت کانوں اور انکوں کا چوکس ہونا بہت ضروری ہے تیز آواز میں موسیقی سننا یا موبائل میں مصروف رہنا ہمیں ارد گرد کے حالات سے بے خبر کر دیتا ہے جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے
کیا بچیوں اور بڑوں ان دونوں کو یہ آداب سیکھنے چاہیے
یقین سڑک پر چلنے کے آداب عمر کے پابند نہیں ہوتے بلکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہوتے ہیں اگر بڑی خود ان حصولوں پر عمل کریں گے تو بچے سے بھی انہیں دیکھ کر سیکھ کھیں گے اور ایک محفظ محفوظ معاشرہ وجود میں آئے گا
ہاں میں سمجھ گئی ہوں کہ سڑک پر چلنا صرف چلنا نہیں بلکہ ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے
بالکل جب ہم سڑک پر چلتے وقت نظم و صبر اور احتیاط کو اپنا لیتے ہیں تو یہ ہماری اچھی تربیت اور آ مہذب سوچ کی علامت بن جاتی ہے اور یہ کہ آداب ہمیں ایک اچھا انسان اور ذمہ دار شہری بناتے
ایک اور بات میں نے نوٹ کی ہے کہ بعض لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اچانک باتوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ پیچھے سے آنے والے کے لیے راستہ تنگ ہو جاتا ہے جس سے اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں یا بےصبری کا مظاہرہ کرتے ہیں
اپنی بہت اہم بات تھی سڑک پر کھڑے ہونے یا چلتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہ ہمارا رویہ دوسروں کے لیے رکاوٹ کا نہ بنے کیونکہ راستہ روکنا اچانک رک جانا یا آ گیا دیک کے مڑ جانا نہ صرف بتمی ہی س بت سے بھی ہے بلکہ حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے
بارش کے دنوں میں تو لوگ اور بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں کوئی تیز تیز جلتا ہے کوئی پھسلنے کے باوجود سنبھلنے کی کوشش نہیں کرتا اور بعض اوقات کیچڑ اچھل کر دوسروں کے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے
بالکل ایسے موقع پر مزید احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے آہستہ چلنا پسن والی جگہوں سے بچنا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارے قدموں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہی اصل آداب ہے جو ہمیں مشکل حالات میں بھی مہذب بناتے ہیں
میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ بوڑھو یا بچوں کو سڑک پار کرتے وقت نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے
یہ تو واقعی افسوسناک بات ہے ا سڑک پر چلنے کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم کمزور بزرگ اور بچوں کا خیال رکھے انہیں راستہ دے ضرورت پڑنے پر ہاتھ تھام کر سڑک پار کر آائے کیوںکہ یہی انسانیت اور اچھے اخلاق کی پہچان ہے
کبھی کبھی ٹریفک زیادہ ہو تو لوگ گبرا جاتے ہیں جلدی میں غلط فیصلے کر لیتے ہیں جیسے دوڑ کر سڑک پار کرنا
ہاں ایسی حالت میں سبر سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے صابر سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے چند لامے رک جانا سگنل کا انتظار کرنا اور حالات کا جائزہ لے کر قدم بڑھانا ہمیں بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے کیونکہ جلد بازی اکثر پچھتاوے میں بدل جاتی ہے
اب مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر شخص سڑک پر چلنے کے اداب پر عمل کرے تو نہ صرف حادثات کم ہوں گے بلکہ لوگوں کے رویوں میں بھی نرمی آ جائے گی
آپ نے بالکل درست آپ بالکل درست سوچ رہی ہو سڑک پر چلنے کے آداب دراصل ایک خاموش سبق ہوتے ہیں جو ہم روزانہ عمل سے سھ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور جب یہ ادب ہماری عادت بن جاتی ہے تو معاشرہ خود بخخود زیادہ محفوظ بائخلاق اور پرسکون ہو جاتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ بز لوگ سڑک پر چلتے وقت گس اور بےصبری کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونک کوئی ہارن کی آواز پر الجھ جاتا ہے تو کوئی ذرا سی بات پر بحث شروع کر دیتا ہے جس اس سے ماحول میں تناؤ بڑھ جاتا ہے اور سب کے لیے راستہ مزید مشکل ہو جاتا ہے
سڑک پر چل رہا سڑک بالکل سڑک پر چلانا یا چلنا ا دراصل ہمارے صبر اور برداشت کا امتحان ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم وہاں تحمل اور سکون کا دامن چھوڑ دیں تو نہ صرف ہمارا اپنا ذہنی سکون متاثر ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی پیدا ہوتی ہے
اس لیے آداب کا تقاضا ہے کہ ہم نرم لہجے اور پرتک رویے کو اپنیں
کچھ لوگ سڑا کے کنارے کچرا پھیک دیتے ہیں یا تھوک دیتے ہیں جس سے جیاگہ گندی ہو جاتی ہے اور دوسروں کو بھی کراہت محسوس ہوتی ہے کیا یہ بھی سڑک کے آداب میں شمار ہوتا ہے
جی ہاں صفائی کا خیال رکھنا سڑک پر چلنے کے آد آپ کا بہت اہم حصہ ہے کیونکہ گندگی نہ صریف بیماریوں کو جنم دیتی ہے بلکہ ہماراری شہر اور معاشرے کی خوبصورتی بھی خراب کرتی ہے اس لیے ذمہ دار انسان وہی ہے جو کچرا ہمیش مقرر جگ پر ڈال
رات کے وقت سڑک پر چلنا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے روشنی کم ہوتی ہے اور گاڑیاں تیز چل رہی ہوتی ہے ایسے میں ہمیں کیا احتت کرنی چاہیے
رات کے وقت سڑک پر چلتے ہوئے روشن یا ہلکے رنگ کے کپڑے پہننا سڑک کی کنارے قریب رہنا اور غیر ضروری جلد بازی سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ تھوڑی سی سمجھداری اندھیرے میں بھی ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے
بالکل میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سڑک پر جانوروں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے کتنے یا جیسے کتے یا گائے اچانک سامنے آ جائے تو لوگ چیخنے لگتے ہیں یا پتھر مارنے لگتے ہیں
یہ روھیا بالکل درست نہیں ا سڑک پر چلتے وقت ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور سمجداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بے زبان ہوتے ہیں اور ہمارا سخت رویہ انہیں مزید خوفناک خوف زیادہ کر دیتا ہے جبک نرمی اور احتیات سے ہم خود بھی محفوظ رہ سکتے اور ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے
بالکل اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سڑک پر چلنے کے آد آپ صرف اصول نہیں ہے بلکہ ایک مکمل سوچ ہے جو ہمیں ہر لمحہ ذمہ دار بناتی ہے
بالکل جب انسان سڑک پر چلتے وقت ذمہ داری صفائی صبر انسانیت کو اپنا لیتا ہے تو وہ صرف اپنا راستہ ہی نہیں آسان اپنا راستہ ہی آسان نہیں بنا تھا بلکہ پورے معاشرے کے لیے مثال بن جاتا ہے اور یہی اچھی تربیت کی اصل پہچان ہے
بالکل چلیے میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں تھوڑی دیر میں
چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ